ہلو
ہلو
السلام و علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام و علیکم
ٹھیک ہو
بس بڑھیا اللہ کا شکر ہے الحمد للہ ہم ٹھیک ہیں آپ بتائیے آپ
ہم ہم بھی بہت اچھے ہیں ٹھیک ہیں اور بتاو تو آپ کے گھر میں امی ابو سب ٹھیک ہے
ہاں بس الحمد للہ اللہ کا کرم ہے سب ٹھیک ہے آپ بتائیے کیا چل رہا ہے
سب خوشی سے رہ رہے ہیں اچھا چل رہا ہے سب اللہ کی کرپا ہے
ماشاء اللہ یہی ہنا چاہیے اور سنائیے
بس بڑھیا ہے آج ہم فری تھے میں چلو اپنا ٹاسک کمپلیٹ کرتے ہیں اچھے سے
ہاں صحیح ہے بڑھیا ہے اور بھی صحیح ہے میں تو بس تھوڑا سا باہر آئی تھی مارکیٹ وغیرہ سامان لنے
اچھا اچھا
اتنی گرمی ہے وہ بے حد گرمی ہے اور گرمی میں نا بس تھوڑا سا دور بھی چلو نا تو گلا ایسے سوکھنے لگتا ہے تو مطلب احساس ہوتا ہے باہر نکل کے کہ ہاں پانی پینا کتنا ضروری ہو گیا ہے
ہاں پانی پینا ضروری ہے اور پانی پینے سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ پانی صحی پینا پانی صاف ستھرا پانی پینا اچھا پانی پینا یہ بات ہے دیکھو جتنا ان انسان اچھا کھائے اچھا اپنا دھیان رکھے گا اچھی چیزیں کھائے گا چیز پیے گا اس سے انسان کی صحت پہ اثر پڑتا ہے اچھا رہتا ہے بیمارییا سے انسان دور رہتا ہے
جی جی بے شک اور دیکھو جب ہم گھر میں ہوتے ہیں نا تو ہمیں اہمیت پتہ ہی نہیں چلتی چیزوں کی کیونوںہ ہم گھر میں اللہ تعالی نے ہمیں ساری چیزوں کی سہلیت دے رکھی ہے تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا اور جیس ہی ہم باہر نکلتے ہیں دو قدم چلتے ہیں نا تو جو چیز ہمارے پس نہیں ہوتی اس کا احساس ہوتا ہے
ہاں
ہے نا گرمی ہے گرمی میں چل رہے ہیں تھوڑا سا چلتے ہی پانی کا احساس ہونے لگتا ہے کہ بھائی پانی چاہیے پینے کا ہے نا اور جیسے بھوک لگی تو پھر کھانے کاایا ساس ستا ایک کہ اچھا جیسے امیاں بولتی ہیں کہ بھائی کہیں بھی جا رہا ہو تو کھانا کھا کے جاؤ نا تو ہم کہتے نہیں نہیں ہم جا رہے ہم باہ ہی کا لیں گے حالانکہ جو باہر نکل نا تو باو جو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھانا تک نصیب نہیں ہوتا
ہاں صحی ہے بولا آپ نے
جی تو ہمیں تو بس ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہمیشہ ہمیں اپنے ساتھ پانی کو رکھنا چاہیے کیونکہ پانی کے بنا تو زندگی ادھوری ہے
ہوں
ہوں
یہ بات ہے اور اب آج آپ کا موسم کیسا ہے ادھر اب ب رہ مارکیٹ نکل چکے ہو
گرمی بھی ہے تھوڑی سی ٹھنڈک بھی ہے ویسے زیادہ تر دیکھا جائے نا تو رات کو بارش ہوئی تھی تو ماشاء اللہ موسم ٹھنڈا ہو گیا تھا اور کولر وغیرہ چلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی لیکن صبح اٹھتے ہی پت نہیں سورج ایک دم مو پہ آ جاتا ہے
ہاں وہ نہیں ہمارے یہاںج ا بارش ہو رہی تھی کوئی آدھا گھنٹہ پہلے تو موسم اتنا خوبصورت دھو نہا دیک دیککھنے والا موسم اور ٹھنڈا ہو گیاج دن بہت اچھا نکلے گا ہاں تو آج میرا بھی من تھا کہ م س اچھا ہو گیا چلو آج مارکیٹ میں نکلتے ہیں کوئی نئی نئی چیزیں
ہاں یہ ہے دیکھو جب مو تھوڑا بہتر ہوتا ہے نا تو پھر دل کرتا ہے ایک سے ملے دو جگہ ہو جائے گ جی لیکن جو موسم اچھا نہیں ہوتا نا تو جہاں ہمیں کام سے بھی جانا ہوتا ہے نا ہم وہاں بھی جانے میں کتراتے ہیں
ہوں یہ بات ہے موسم جتنا اچھا ہوگا اتنا انسان خوش رہے گا نہیں تو انسان بت پریشان ہو جاتا تھا موسم کی وجہ کیونکہ انسان زیادہ م گرمی ہو میں پ ان رہتا ہے
وہ حقیقت ہے اور پھر دیکھو ج اگر تمہارے پاس خود کی سواری ہے تو تم احتیاتی برت کے آرام سے چلے جاؤ گی جہاں مرضی گاڑی اپنی روک لو گے جہاں مرضی رک جاؤ گے اب جو سواری پبلک سواری سے جاتا ہے وہ تو بے بیچارہ ہے گرمی میں نا اسے کہاں اگر تھوڑی سی گرمی لگے گی نا وہاں سب کی پبلک کی بھیڑ دیکھ کے اسے ڈبل گرمی لگتی ہے
ہوئی نا
نہ تو اس سے لوگوں کو نا گھبراہٹ ہو جاتی ہے کسی کوئی کوئی کسی کا بی پیل ہو جاتا ہے کوئی بیہوش ہو جاتا ہے تو اس اس مسئلہ میں ہر طریقے کے لوگ ہیں کوئی گرمی برداشت کر پاتا ہے کوئی نہیں کر پاتا
کوئی نہیں کر پاتا یہ بات
ہاں تو ہمیں تو کوشش یہی کرنی چاہیے یا تو جیسے گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو اپنا گلوکون ڈی پی لیا یہیا گلوکوز وغیرہ بنا کے پی لیا یہ اپنا ہمیشہ اپنے ساتھ پانی کی بوتل رکھیں کیونکہ پیاس ہاں کیونکہ پیاس ایک ا یسی چیزیں ہے ہمیں نہیں بتاؤ ہمیں کس ٹائم پیاس لگ جائےیں گی
ہاں
ہاں کہیں کا رستہ ایسا ہوتا ہے کہیں پہ پانی مل سکتا ہے کہیں نہیں مل سکتا اپنے ہاتھ میں ہوگا تو ہم احتیاطی برت کے اسے استعمال تو کر سکتے ہیں
ہاں جی کہیں دھوپ میں چلنا پڑے گا آپ کو تو اس لیے چھاتا ضرور ضروری ہے آپ کے پاس
ہاں اور جتنا زیادہ دپ ج لوگے نا اتنی زیادہ تپس لگتی ہے اتنا کچاو آتا ہے شریر کے اندر پھر وہ پانی مانگتا تر م لان
صحی بات ہے صحیح بات ہے
تو میرا تو کہنا ہے یہی دیکو ہمیں کو بس فکر کرنی چاہیے اور ہمارے پاس جو بھی ہے اس کا بس شکر ادا کرو
شکر اللہ کروحاں
ن کرنے کی کوشش کرنی چاہیے
ہاں یہ تو ہے
نہ تو دیکھو باہر نکل کہ دنیا بھر کی چیز ہے ہم چاہیں تو یہ بھی سوچنا چلو جوس پی لیں گے یا شکنجی بھی لیں گے لیکن جو سکون پانی دے دے گا نا وہ سکون نہ تو تو میں کنجی دے گی نہ ہی تو میں لسی دے گی
ہاں نہیں جوس کہ پائے گا
ہاں پانی پانی کا ایک الگ ہی اپنا احساس ہوتا ہے پانی پینے کے بعد الگ ہی لگتا ہے کہ ہاں پانی پئے
ہاں بات تو پانی اچھا پیوریفائی ہونا چاہیے
جی جی اور ہم جیسے می میٹھا پانی پیتے ہیں تو وہ کتنا اچھا لگتا ہے
ہاں یہ بات ہے ابھی تو گرمی میں ابھی تو گرمی میں لوگ جگہ جگہ چھبی پلے لگانا اسٹارٹ کر دیں گے
ہاں ہاں تو اس سے فائدہ ہے لوگوں کو دیک کو دعائیں ملتی
دعائیں ملتی ہیں ہ تو لوگ خوش ہو کے پیتے تین
ہاں- ہاں
ج ب تھا
وہی وہی تو بات ہے دیکھو اگر اگر نے والا تو کھانے کا کھانے کے لیے بھی بیٹھ سکتا ہے ہے نا لیکن وہ پانی ہی کیوں بان وہ پانی اس لیے بانٹتا ہے کیونکہ جو راہگیر ہوتا ہے نا ج راہ گیر چلتے ہیں اتنا تھک جا اس کے اندر اتنی تپس ہو جاتی یہ تو اس کی جو تپس مٹے گی وہ پانی سے ہی م گی حالانکہ کھانے کو تو چاہ تو کھانا ہی بانٹ دو لیکن انسان کھانے کی بھوک برداشت کر لیتا ہے لیکن پانی کی پیاس برداشت
ہوں نہیں کر پتاہ جی بولتا ایک دم ہ آج موسم اتناج دل خوش ہو گیا آج موسم دیکھ کے اتنا
ہاں ہاں صحیح ہے اپنے ماشاء اللہ دو تن کام نپٹ جاتے ہیں تو تھوڑا سا دل کو سکون ہو جاتا ہے
سکون نہیں تو دو تین دن سے اتنے پریشان تھے کہ یار کب بڑ چک گ کم بارش ہوگی چلو آج اللہ نے سن لی ہماری باتیں
اپنے بندے پہ ہر بار مہربان ہوتا ہے بس بندے کو صاف نیت سے دعا کرنی چاہیے
ہاں اور بندہ تھوڑا جلدی میں رہتا ہے نا بات ایک
فرمایا کہ تم جتنی تسلی سے دعا مانگو گے نا اتنی تسلی سے تمہاری دعا کو بولو گی لیکن آج کل کے مقلوب میں لوگوں کا کیا ہو گیا اگر انہیں نماز بھی پڑھنی ہے نا تو وہ سوچتے ہیں جلدی سے ہم دعا پڑھ لیں جلدی سے فارغ ہو جائیں پھر اس کے بعد ہمیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اچھا اب جب جب آپ کہیں کہیں پانچ منٹ لگا رہے ہو اگر پانچ منٹ ایکسٹرا لگا دو گے تو اس سے تو آپ کے لیے بہتری ہے نا لیکن کسی کسی کہ یہ والی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ نہیں اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہم عبادت کر رہے ہیں تو پورے دل کے ساتھ سکون کے ساتھ پوری شدت سے کریں گے اور کوئی کوئی سوچتا ہے کہ چلو ہاں ٹھیک ہے اپنا نماز پڑنی ہے سر ساری طور پ اپنی نماز بڑیادا کلی بس بات کرا ہمارا فرض زیادہ ہو گیا
ہ اچھا میرے کو بتاؤ کہ آج کل بچوں کو اسٹڈی مطلب آن لائن پرریفرنس دین چاہیے ج آف لائن دینا چاہیے
جی
کیا بیٹر بیٹر چوائس کیا رہے گی
میرے حساب سے تو بچے آن لائن آج کل پڑھ تو رہے لیکن جو مذہب پہلے کی سرسری طور پہ جو پڑھائیاں تھیں جو ریاستی طور سے چلی آ رہی ہیں سامنے سے پڑھانا بلیک بورڈ پہ پڑھانا سامنے ٹیچر شامل ہے بچہ گروپ میں کام کر رہا ہے اس حساب سے اگر بچے کو پڑھایا جاتا ہے تو ماشاء اللہ بچے کے ذہن میں وہ چیزیں سما جاتی ہیں آج کل آن لائن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے پڑھا دیا لیکن بچہ سوال نہیں کر سکتا آپ سے
ہاں یہ بات تو ہے
جی وہ وہی دیکھ رہا ہے جو آپ نے بس پی پی ٹی میں بنا دیا ویڈیو میں ایڈٹ کر دیا وہ وہی دیکھ رہا ہے اب اسے اس چیز میں پریش کانی آ رہی ہے وہ کس سے پوچے گا وہ نہیں پوچھ پائے گا اب وہ اسی پریشانی کو ہل کرنے کے لیے کیا کرے گا دوسروں کی ویڈیو سر ک کرے گا
ہ آن لائن اسٹڈی خاص کر مچور بچوں کے لیے جو مطلب کی خود پڑھنا جانتے ہیں جن کو پڑنے کا طریقہ پتا ہے ان کے لیے بہتر ہے کہ جو کہی دور رہ نہیں جا ستا جیسے کوئی کمپٹیٹیو ایگزام کی کوچنگ چاہیے اس اسڈی چاہیے یا کچھ ایسا کوئی کس چاہیے جو کو لگتا ہے کہ ہاں ہمارے آن لائن کرنے سے ہمیں ٹھیک ہے اتنا ہی ب فائدہ ہمیں مل لے گا تو وہ کرنا چاہیے پر اکثر یہ دیکھا جائے تو اسٹڈی آف لائن بیٹر رہتی کیونکہ ایک تو بچوں کا فلوزر ملتا ہے دوسرا ٹیچروں کے ساتھ اچھی بانڈنگ بنتی ہے اور جو ہم گروپ میں جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کلاس جا بیٹھ کے جو اسکول سے ہم وہ چیزیں اسٹڈی کے ساتھ کچھ نئی چیزیں ہم سیکھ کے آتے ہیں تو وہ چیز بیسٹ رہتی ہے لائف ٹائم کے لیے
جی ماشاء اللہ آپ نے بہت خوب فرمایا یہی ہے بس باقی اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے دیکھو اگر پڑھنے والا بچہ ہوتا ہے تو وہ آن لائن بھی پڑھ لیتا ہے نہ پڑھنے والا بچہ ہوتا اس آپ سامنے سے بھی کتنا بہتر ر اس کو ماحول دے دو وہ تب بھی نہیں کر پائے گا
ہاں
اش اللہ آ سے اس موعہ بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا وقت کیسے نکلے گا پت ہی نہیں چلا چلو پھر کریں گے اس بارے میں بات ٹھیک ہے ٹھیک اللہ حافظ
اللہ حافظ
اللہ حافظ